ہیلو
ہاں جی آئی آپ کی بیٹی
نہیں پتا نہیں کیا مجھے کانوں کار بج رہے ہیں میرے
مجھے بھی وہی لگ رہا ہے آپ کے گان بھی بج رہا ہے آپ کا دماغ بھی بج رہا ہے
سچ میں سچ میں سچ میں سچ میں سچ میں
ہاں اور آپ بولو مجھے جو اپ نے مکان بیچا تھا نا ادھر اپ کے مائکے والو نے
ہاں ہاں
اس نے مت کیا پھر سے آپ کو فون کچھ
نہ نہ آپ کو پتا ہے اللہ کی قسم مطلب میں نکلی نا کل جانا مجھے بیٹی کو وہ کٹنگ کرانی تھی
ہاں
مجھے اللہ کی قسم لگا مطلب جیسے وہاں سے نا اس گری سے وہ اندھیرا جیسا ہوا ہے
ہاں
مجھے پتاہ نہیں مطلب مجھے عجیب سا لگتا ہے وہاں سے مطلب میں جاتی ہو نا وہاں سے میں م پھر پھر رہ ایسی لیے وہاں سے میں جاتی وہاں
ہاں
یہ مجھے عجیب سمجھ رہا ہے اس کو کیوں بھیجا ہے ابھی ہاں اس کو پا کرنا تھا نا اب ادری
ہم نے نہیں بھیجے یہ خود گیا ہے
اس کو اس کو بھی وہی رکھنا تھا پھر مجھے سر کل فون کر کے بولے گا کی یہ آپ جو کہہ رہی تھی میں ایسے بات کرتی ہوں ویسے بات کرتی ہوں
وہ بولتا ہیں
اور کیا اسے مجھے پچھلی بار بولا نا کسی یہ اس نے کہا آپ کو کتنی پیمٹ آئی میں نے کہا اتنا آیا وہ یہ تو اس نے کہا چلو اچھی اچھی بات ہے گوڈ گوڈ وہ یہ تو میں نے کہا کیوں مطلب سب جو ایسے ہی کرتے اس نے کہا نہیں اس میں آدھے آدھے لوگ جو ہے وہ وہ مطلب نام والی باتیں کرتے ہیں
سچ میں
اللہ کی قسم ان کی ریجیکٹ ہوگئی ہے
ارے میں نے پچھ میں س دے سنا میں نے پچھے میں سید دے سنا تو میں نے پچھلی بار سیدھے سنا کوئی بات کرتے ہوئے وہ کر رہے تھے یہ اسی لیے نا سیدھے کشمیری میں بات کر رہے تھے مطلب ایک لڑکی بول رہی تھی اس کو کہ ہاں وہ کرتی ہیں نا وہ ہری برش مطلب سیدھے نا کشمیری میں
ہوں
وہ آری ورک کرتی ہے کچھ وہ یہ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہے تھے اس پ
آپ نے کیسے سنا وہ
میں نے کیسے سنا
ہمم
میں نے کہا نا وہ ویلیڈیشر والا کچھ آیا تھا جو ان کو میں کریکشن ہوا تھا پھر وہ کی میٹنگ بھی تھی اس انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں کرنا وہ والا کام اپ نہیں کرنا اس میں کوئی پیسے نہیں ملیں گے وہ یہ وغیرہ وغیرہ
اگر کوئی ریلیشن شپ میں ہوگا نا کوئی لڑکا لڑکی اس اس میں لڑکا نہیں بات کر سکتا ہے
ہاں اور کیا کیوں نہیں میں نے جو کہا آپ کو پ اسی بار ہم نے وہ ہمیں جو وہ باہر کے آئے تھے نا
اچھا اچھ
بولو نا میں نے ہم نے اس کو بھی دیا
ہوں
پھر ہم کرتے تھے اس کے ساتھ بات
اچھا اچھا ٹھیک میں بولوں اگر کسی کا ریلیشن ہوگا تو وہ ایک تو ان کی باتیں بھی ہو جائیں گی اوپر سے ان کی کمائی بھی ہو جائے
نہیں وہ کہاں وہ بات اتنے نہیں ہے وہجیک نہیں ہو پایۓ
نہیں مطلب اگر نارمل
نارمل بات کری ہاں ہاں وہ تو صحیح ہے
ضروری نہیں ہے مطلب وہی بات کرنا وہی بول رہی ہوں میں
پتا نہیں یہ کیا کیا بول رہا ہے یہاں سے وہ خود کے ساتی کچھ ہس رہا ہے کچھ بول رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہنس رہا ہے
اس کو پوچھو ادھر ہی تو ہے
وہ خود ہی ہس رہا ہے پتا نہیں خود کی سد ہس رہا تم نے ہم نے اصل میں لیے نہیں یہ کہہ رہا کہ آج کچھ کام نہیں تھا باہر کچھ وہ یہ
اچھا اس کو بولو کرو آپ یہی کام
مطلب روزمرہ کا اس کا اللہ کی قسم یہی ہوتا ہے آج وہ نہیں تھا آج یہ نہیں تھا پتا نہیں یہ کب پھر کام کرتا ہے یہ کب کماتا ہے
ہمم یہ کماتا ہوگا صبح جب نیند میں ہوتا ہے نا دس بجے تک اس ٹائم اس نے کام آیا ہوا ہوگا
میں نے اس کو پ اچھا دیکھو مطلب اگر آپ کو میں نے نہیں بولا نا میں نے اس کو پہلے ہی بولا اس کام کا نا وہ جو میں کہہ رہی ہوں اس میں اچھے پیسے ملے
ہوں
اگرھی وہ کرتا مطلب یہ فون چلانے سے یہ قرضہ یہ قرضہ ہی نہیں اترتا
اور کیا
اپ کا میرا جو بھی تھا
اوکے اب میرا اس کو اتارنا ہی پڑے گا کیونکہ اب اس کو پتا ہے میرے حالاتوں کے بارے میں
ارے بہن کیا کر رہی ہو اسے تب نہیں ہوتا رہا جب نا مطلب آپ کا اب فلی فلی اسے تب نے کیا اب کیا کرے گا
اب تو کرنا پڑے گا میں کہاں مانوں گی
نہیں ماننا سچ میں اللہ کی قسم ہے اپ کو نہیں گانا پتا نہیں یہ کہ مجھے اتنا مجھے کے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے نا اس
میں بول رہی ہوں مجھے مطلب آپ کو پتا ہے یار آپ میری کتنی مجبوری ہے
ہاں اور کیا
اوپر سے اسکیمر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بولنا میں
ان کو بھی آپ کا ہی اکاؤنٹ ملا تھا نا اس ان سب چیز
گوگی تو پاگل ہے اللہ کی خسم کیسے اس سکیمر
آپ کو پتا ہے میری کزن کو آئی ہے نا میسج انہوں نے بولا تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ایسے پیسے آئے ہیں وہ یہ
ہوں
تو اس نے اگر مطلب وہ اس ٹائم دی تھی نا
اس کو میسج اتی ہے اور سیدھے ان باکس میں اتی ہے کے اکاؤنٹ بھی اتنا کریڈٹ ہو گیا ہے پتا ہے ہم ایک بار گھر میں یہ برتن دھو رہے
ہمم ہمم
ماس کو یہ میسج سید دے اپ کو پندرہ ہزار روپیہ ہو گیا ہے کریڈٹ اس میں اس کو ایک کسی نے فون کیا ہیلو میر غلطی سے پیمنٹ ہو گئی ہے یہ پلیز اپ واپس کر دو وہ دیکھ رہیے
آپکی آواز کٹ کٹ کے آرہی ہے
میں نے بولا کہ میری دورانی ہے نا
یہ پتا نہیں زبردستی فون لے کے یہی یہی آرہا ہے
کیوں کیا ہو گیا
پتا نہیں ایک تو خود نہیں کمائے گا کماتا ہے دیتا نہیں ہے اور یہاں سے کام نہیں کرنے دیگا کچھ بھی
اب آپ کی آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے
ہاں آپ کی ابھی تک آ رہی تھی کٹ کٹ کے آپ پتہ نہیں آپ مت ہوا ہوگا میرا کچھ
میں بول رہی ہوں اب آ رہی ہے
ہاں ہاں
ب رہ میری دیورانی کو ایک بار س گیا تھا یہ میسج آئی تھی ان باکس میں ایس ایم ایس کے آپ کے اکاؤنٹ میں ف ففٹی ناین تھاؤزینڈ کریڈٹ ہوے ہے پیسے
اچھا
ابھی تھوڑا سا ٹائم ہو اسمیں کسی نے فون کیا ہیلو میم ہماری غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپئے چلے گئے ہیں آاپ پلیز ان کو واپس کر دو
ہوں ہوں
تو اس سے بولا اس کو چا میں دیکھوں گی ہاں مجھے میسج تو ائی ہے اس نے مطلب سمجھ داری کی اس نے اس کو اکاؤنٹ اس نے اکاؤنٹ چیک کیا صبح سے مجھے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں آپ کیا بول رہے ہو مجھے اکاؤنٹ میں تو آئے صبح اس کو نہیں میں نے ہم نے ڈالی ہے میں آپ کو میسج بھی ائی ہے آپ کرو ن کبھی اکاؤنٹ میں اتے نہیں ہے وہ یہ لیکن ہمارے گئے ہیں مطلب اسے اس کو بھٹکایا تھا لیکن اس کو آ کر پہلے اس نے بولا نہیں میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہے
اور کیا یہ ایسے ہی کرتے ہیں نا انھو سیدھے میسج ویسیج آتی ہے لیکن پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے
دوسری بار بھی اسکو کسی نے فون کیا تھا ہیلو بیٹا آں آپ کے فادر نے بولا ہے میرے اکاؤنٹ میں ادھر ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی ایمرجنسی ہے
ارے مجھے نہیں ایا مجھے تم کو نہیں گیا بولنا مجھے آیا نا کال ایک
ہوں
اللہ کی قسم آپ نے کہا ہاں بسما سے بات ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں ہاں ہاں جی آپ کون انہوں نے کہا یہ مشیر احمد اپ کے باپ ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے بولا کہ ایسے ان کے کچھ پیسے ہیں ہمارے پاس کچھ اٹھارہ ہزار کے کچھ
اچھا
تو وہ آپ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ گڑبڑ ہو چل رہی ہے کے ان کے پاس نہیں ہو رہے ہیں پیسے تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالے میں نے کہا آپ کون ہے انوں نے کہا ارے ہم وہ باہر کے کوئی انکل ہے کچھ وہ یہ لیکن پاپا سائڈ میں میں نے ایسے ہی مطلب فون ایسے ہی چل رہا ہے تو میں نے پاپا کو بولا آپ نے کسی کو میرا اکاؤنٹ نمبر دیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اکانٹ میں نہیں جا رہے تو اپ کے اکاؤٹ میں ڈالیں گے اس نے سنا نا کی با میں بات کر رہی ہوں بابا سے
ہوں
انہوں نے کال ہی کٹ کیا
دیکھنا مجھے بھی دیکھنا مجھے پرسوں کیا کیا میں کتنی پاگل ہوں میں نے اس کو سارا اکاؤنٹ مطلب ڈیٹیل بھی دی تھی لیکن پھر ا میں کیسے بچ گئی اللہ کی قسم مطلب میں ہو گئی تھی وہ مو موٹیویٹ جیسے کہ میں اس کو پیسے ڈالوں اللہ کی قسم میں سچھ بول رہی ہوں مجھے ہو گئے لیکن میں نے پتا ہے میرے کیا ایڈیا آیا اسکو بولا آپ کون ہو میں تو اپ کو جانتی بھی نہیں ہوں سر آپ اپنی پک سینڈ کرو جب اس نے بولا میں ہی کیا ہوں میسج میں یہ تو باہر کا کوئی میں نے اس کو بولا میں نے میں نے آپ کو ابھی دیکھا گھر میں بولا نہیں نہیں میں ایمبیسی میں پھنسا ہوا ہوں میرا ویزا میں نے بولا آپ کا دماغ سیٹ ہے میں نے آپ کو ابھی گھر میں دیکھا کون سا ویزا کیسی ایمبیسی آپ لوگ اسکیمر ہو اس نے پھر فون ہی کاٹ اس فون کہاں کا یہی اٹھا رہا تھا
دیکھا مطلب کیسے پھنساتے ہیں ان لوگوں کو
یہ کیسے پھنساتے مجھے آر بی آئی سے فون آ رہا ہے ہلو آپ کی اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے انٹر نیشنل بینک سے کوئی ہے وہاں پہ اب کس نے پیسے ڈالے میں تو تب سوچ رہی پتا ہے کیا بول یہ کوئی وہ اس ہیکر تو نہیں ہے جو کام کرتے ہیں اکاؤنٹ مطلب وہ ایسے میں سوچ رہی ہو مجھے بھی اکاؤنٹ ہی بند ہو جائے گا اب کیا بنے گا وہ یہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ میرے پیسے کھائیں گے وہ بول رہے پلیز اپ کے پاس ہے جتنے بھی ہے اپ اس کو ڈالو بول رہے ہیں مجھے اپ کے پاس جتنے بھی ہے اپ اس کو ڈالو پلیز پلیز یہ میرا پاسپورٹ والا ڈپورٹ کر دے گا وہ یہ وہ یہ میں بولی پاگل مطلب اللہ کی قسم میں مطلب میں مینٹلی ہوگئی تھی تیار
وہی نا یہ پے نے یہ پے نے موڈیوٹ یہ پہلے موڈیفئڈ کرتے ہیں نا اور پھر پتا ہی نہیں چلتا ہے
اللہ کی قسم کابھی سمجھ میں آئے کہ خدا م بریے کیا پتا نہیں میری کیا نیکی آ گئی سامنے تو مجھے میں نے ان کو مجھے لگا یہ کیا بول رہا ہے یہ مت پاگل ہے پھر میں نے اس مطلب جو نیبر ہے اس کا اکاؤنٹ اس نے مطلب یوز کیا تھا بنانے کے لیے میں نے اس کو فون اس کو گھر گئی سیدھے میں نے بولا میں ایسے ہوگا پھر اس نے بولا آپ پاگل ہو میں نے فیس بک پہ چڑھایا تھا پہلے ہی یہ والا مطلب ایسے ہو گیا ہے کسی نے میرا فیک اکاؤنٹ بنایا ہے
ہاں اور کیا وہ بناتا ہے بناتا ہے نا کوئی دوسرا ہلو اسی سے پرابلم ہو جاتی ہے نا
اور کیا
ہمم اچھا چلو میں کرتی ہوں آپ کو سچ میں
ٹھیک ہے سچ میںجھ ایسے ہی سوجاؤ دیکھوگی میں پھر فون کروں
اب دیکھو اگر کرنا ہوگا تو جلدی کرنا اگر نہیں تو مجھے بکھر نیند آ رہی ہے